ہوں
ہیلو
جی بتائیے کیسی ہیں آپ
میرا کچھ نہیں چل رہا ہے میں گھر میں ہی ہوں لیکن سوچ رہی ہوں کچھ کروں کیا کروں یہ سوچ رہی ہوں سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا تھا ابھی ایڈ دیکھے تھے بہت سارے ورک فرام ہوم کے لیے کیونکہ آب باہر تو جا نہیں سکتے کیونکہ گھر میں کام اتنا ہے بچوں کی ذمہ داری ہے اور گھر کی صاف صفائی ہمم
وہی کچھ تو ورک فروم ہوم ملگیا تو کرلنگے
وہی کر لیں گے اگر تمہیں اگر کچھ اچھا ملے تو مجھے بتانا ویسے تو میں سرچ کر ہی رہی ہوں اور بتانا مجھے
بٹ میں سوچ رہ ہ کہ میں ایک بار جو گوگل سرچ کروں ہم یہی بتاؤ کیونکہ پلے بھی ایک دو بار ایسا ہوا ہے کہ ہم لوگ ایسے ہی چلے گئے تھے کہ سکریٹ چین وان محبت ضرور کریں گے سب بھی آ رہے تھ
اب کچھ کر رہی تھے ایسا لگ رہا ہے ہاتھ سے کچھ بٹن وٹن ادھر ادھر ہو رہے تھے اس لیے اج ار ابھی
جل گئی
اچھا اچھا مشین جلی اچھا ہاں تو پھر ہاں میرے ساتھ بھی ہوا تھا ایسا اسکیم ہو گیا تھا میرے ساتھ میرے تو کافی سارے پیسے چلے گئے تھے اس میں لگ بھگ تیس تیس ہزار روپئے میرے چلے گئے تھے کسی طرح کام میں
میرے تو بہت سارے چلے گئے کہ وہ میں ایک کیا بولتے اس کا اور چیٹنگ وغیرہ کچھ بولتے ہیں تو وہ میرے کو کسی نے بتایا تھا کہ اچھا خاصا نکل آئے گا اسی محنت کے جو پیسہ لگاؤ گے وہ بھی نکل آئے گا اس کے چکر میں پھر میں نے مجھے اتنا پتا نہیں تھا اس کے بارے میں اور میں نے جانکاری بھی نے نکالی ان کے پیچھے پیچھے جیسے انوں نے بولا میں نے لگا دیا تھا تو پرر جیسے ہی دو تین ہزار لگائے پھر نے بولا کہ کوئی بات نہیں ہم واپس سلوا دیں گے ایسا کر کے میرے کو بولا پھر
اچھا
تھوڑا اور لگایا تھا میں نے پھر ایسا کرتے کرتے میرا پندرہ ہزار کا پورا چلا گیا تھا کچھ آیا بھی تھا تو پھر مجھے لالچ ہو گیا کہ جائے گا تو کوئی دقت نہیں واپس آ جائے گا اور تو کتا نہیں کر ھی رہیکتی کبھی گیا کبھی آیا کبھی گیا مطلب جو پرفٹ تو کچھ نہیں تھا ہمارا گیا وہی واپس آیا وہی گیا وہی واپس آیا اس کے چکر میں میں نے اپنی جیب سے بہتارا لگا دیا ہے
بس یہ مشین مت چلائیے نا تھوڑی دیر بند کر دیجے اچھا ایسا ہی ہوتا ہے میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ ہاں تو پیسے اکٹھے ہوئے اور ہم نے سوچا چلو لگا دیتے ہیں آ ہی جائیں گے واپس لیکن وہ واپس ہی نہیں آئے تو یقین ماننا رات بھر نیند ہی نہیں آئی کہ ہم نے کس طرح یہ پیسے جوڑے تھے اور ہمارے ایسے ہی چلے گئے بہت
ہاں مجھے تو ہسبینڈ کو جواب دیینا باپ کیا بتائیں آ ا اتنا کلیش تو کہ نہیں ہوا تھا میں نے آ کو بتا دیا تھا کہ ہاں میں نے کہیں کسی کمپنی میں جوائن کری ہے تو وہاں پر ابھی لگا ہے واپس آ جائے گا لیکن ان کو شک تھا پھر انوں نے جب دیکھا تھا وغیرہ بھی کہاں کیا ہے ایک بار کیا دو بار کیا اتنا ٹرانزیکشن کیسا ہے تو پھر میں نے جھوٹ بولنے کے بجائے کو سچ ہی بتا دیا میں نے کہا ہاں آ ہاں جی کی جنہوں نے مجھے بتایا کہ آپ یہاں پر بند کریے یہ ہوگا وہ ہو گیا جی میں نے جی بولے کہ تم تو پاگل ہی بن گ ان چکر میں ایسے کوئی بولے گا تم کر لو گے کیا تو کرنا لوگ تمہارا لوگ ہوتا کچھ نہ کچھ ملتا ہے
تو ان لوگوں کا تو بس وہ پیسہ سمیٹتے ہیں اور لے کے چل دیتے ہیں تہا کیا ہے کیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ان کا کام ہی یہی ہے جو پیسے مانگے کہ ہم یہ کام کروا دیں گے اتنے پیسے جمع کرو وہاں سے تو بھائی میں بہت دور رہتی ہوں اب ایک بار ہو گیا اب نہیں جانا اب نہیں کرنا یہ
ہاں پھر اس کے بعد جی میں نے دھیان دیا میں نے انوسٹمنٹ والا ہوں
ہوں ہوں
اس کے بعد سا
جی ہاں تو میں بھی اب نہیں کرتی اور بتاؤ
کرتی میں کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتی اور انویسٹ کے لیے کوئی بولے تو میں تو منع ہی کر دیتی ہوں کہ نہیں مجھے نہیں
ہاں انویسٹ ا ہم کر سکتے ہیں لیکن اب ہمیں لگے ہمیں کوئی جینون ہے کمپنی لو کے واپس آ رہے ہیں پیسے تو ہم کر سکتے یہ لیکن اب ہم کسی کو جانتے نہیں ہیں کون سی کمپنی کہاں کی کمپنی آن لائن سب کچھ ہے تو ڈیجیٹل میں تو ایسا ہی ہوتا ہے ک کون راتوں رات کہاں چلا جائے ایک منٹ کے اندر غائب ہو جاتے ہیں یہ لوگ تو
ہاں یہ سچ بھی ہے ایکچولی ہمارے یہاں میں ایسا ہوا بھی تھا جسے یہ نہیں ہو پینسل پنگ وغیرہ ایسا کچھ کام کا جیسا دیکھے کچھ لوگ آئے تھے جیسے سروے نہیں کر رہے ہوتے ایسے لگ کے باقی یہ کسی آفس یا کسی کمپنی سے آئے ہیں
اچھا
تو جو گاؤں کی جو ان پڑھ ہوتے ہوتی ہے نا کچھ ایسے نہیں کیا انہوں نے اور ای مون بہت چھوٹا رکھا تھا انہوں نے بطلب
اچھا
سو تین سو روپے کا شاید یہ فم تھا بولے کہ آپ یہ فم سب کر ایک مہینے کے بعد آپ کو گھر بیٹھے سارا کچھ دیا جائے گا آپ کو بس چیک کرنا ہے اور اس کی سیلری بھی انہوں نے کافی اچھی بتائی تھی کہ آپ کو گھر بیٹھے پندرہ ہزار ملے گاب ایک ہاؤس وائف کا بنا کچھ لگے صرف تین سو روپے لگ رہے اور جب ہم کمائیں گے تو یہ بھی نکل آئے گا اب میں نے مطلب ایک عورت نے فم سبمٹ کیا پ تس کیا تس نے کیا ایسے کرتے کرتے مطلب بہت سارے عورتوں نے فارم وغیرہ ان کو پیسے دے دیے تھے فارم فل کرنے کے لیے اور وہ لوگ کہاں آنے والے تھے پھر وہ تو ایسے غائب ہوئے جیسے کہ
ہاں ہاں صحی بات ہے ایسا ہی ہوتا ہے اب اب انہوں نے ایک لیڈی سے ت تین سو روپئے لے ان کے بتائیے کتنے سارے پیسے ہو گئے
اور ایک لیڈیز سے نہیں گ تھے میم ایک گاؤں میں آپ مانیے ایک گاؤں میں لگ بھگ انہوں نے دیکھو ایک ہزار دو دو ہزار فیمل کے ساتھ بھی اگر فراڈ کیا تو کتنا ہوگا
ہاں وہی
لاکھوں میں لے کے لاگئے تھے میں وہ ایک نام سے نہیں جیسے آس پاس کے جتنے بھی گاؤں تھے نا آج آج گاؤں میں کور مطلب ایک ہفتہ گاؤں میں کور کیا اور لوگوں کو اچھے سے سمجھایا ابھی پروف بتایا کہ ہماری یہ کمپنی ہے اس سٹی میں اب یہ بس
ہاں مطلب پہلے پورے سے اچھے سے وشواس دلا دیا ان لوگوں کو
ہاں وہ سب کچھ مطلب اتنا مہننا دکھا رہے تھے تو بچاری جو ہوتی جو مطلب نہ سمجھتی پھر وہ تو پنس ہی گئی ان کے جسے میں وہ بچاری کا بہت نقصان بھی ہوا تھا اور مجھے بھی ان کو دیکھ مطلب ایسا لگ رہا تھا کہ میرے جیسے ہی گٹ پھنس گئے ہاں
پھنس گئے ہمارے جیسے
ہمارے جیسے پھس گئے پھر انہوں نے بعد میں بہت وہ مطلب گالیاں دی تیں انیں کیا فرق پڑتا ہے وہ تو چلے بہت اچھاصا مطلب زندگی بھر نہ کمانا پڑے اتنا چلے گئے تھے
جی جی ان کا تو کام ہی یہی بن جاتا ہے فراڈ کرنا ابھی ان لوگ کو کیا ہوگا آگے کہیں اور کیا ہوگا بس ان کو پوری زندگی یہی کرتے ہیں وہ لوگ
کلے گئے تھے میم ویسے بگ بھر کر کےلے گئے تھے
جی کمپنیاں بہت ساری اب تو نہیں نہیں اب تو فراڈ میں نہیں آنا ہے چاہے کمپنی کیسی بھی ہو اب یہاں ہے اب وہ صحیح ہے بہتر ہے
ہاں سر اب تو اتنا دھوکا کھاننے کے بعد تو ہر کوئی سمجھ ہی جاتا ہے
ہوں ہ اب نہیں کرنا کہیں
ار ایک بار ہو گیا نا تو تو پھر وہ کیا کسی پہ ٹرسٹ نہیں ہوتا چاہے وہ بندہ کتنا ہی جینون ہے ٹرسٹ اس پر ہوتا ہی نہیں ہے
جی جی اور بتائیے بچے کیا کر رہے ہیں تم کو ٹیوشن گئے گ جی آپ کے بچے
میرا بچہ ایک تو گھر پہ گیا تھا اور دوسرا والا آیا تھا اور تھوڑی دیر کھیل کے وہ بھی گھر پہ ہو گیا واپس
اچھا وہ ابھی جو جن کی آواز آ رہی تھی وہی تھی شاید
نہیں بچہ وہ پڑوس میں ب رہا ہے میرے نہیں ہے پڑوس والوں کے بچے نہیں اتنا چھوٹا نہیں ہے بڑا ہے تو
اچھا اچھا ٹھیک ہے
بڑا تو کیا ہے ابھی چار سال کا ہے زیادہ بڑا تو
چھوٹا والا
ہاں چھوٹا والا چار سال کا ہے بڑا والا آٹھ سال کا ہے
اچھا اچھا ہاں میری بھی بیٹی چار سال کی ہے اور بڑی والی نو سال کی ہے اج صبح جب میں اٹھے اسکول جانے لے چلو اٹھاتے ہیں اسکول لیکن وہ نہیں اٹھی پورا آدھا گھنٹہ لگ گیا مجھے اسکو اٹھانے میں آخر کار وین اس کی دروازے پر آ گئی تب کہیں وہ جا کے اٹھی ہے وہ ڈرائیور فون کر رہا ہے کہ ہم یہاں کھڑے ہیں اور یہ اس نے یونیفارم تک نہیں پہنی تھی بہ ڈٹ ٹپٹ کے میں نے وہ یونیفارم پہننا ہے کچھ ناشتہ بھی نہیں کیا ایسے ہی بھیجا میں نے کیے کچ گے لنچ پیک کر دیا تھا بس ئی اٹھنا نہیں چاہتے بچے صبح صبح آنکھ ہی نہیں کھلتی ہ میرے ساتھ بھی کبھی کبھی ہوس تو بڑے بڑے بھی آلس کر جاتے ہیں صبح اٹھنے میں جلدی میرے پاس بھی ایسا ہوتا ہے چلیے ٹھیک ہے پھر ہوں
دیکھا ٹم ہاں ٹھیک ہے پھر میں کرتی ہوں اگل ہے نا
ٹھیک